وعلیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت
سب الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اپنا بتائیے جی بہن
سب اللہ کا شکر ہے بہن اور بتاؤ کہاں ابھی تو میں جا رہی تھی برتن دھونے بہن
اچھا برتن دھونے جا رہی ہیں
ہاں بہن
عورت کی زندگی ہی یہی میں گزر جاتی ہے برتن جھاڑو کھانا میں
کھانا بناؤ
مرد لوگ اگر کمانے چلے گئے تو باپ رے ہم لوگ کما کے پیسہ بھیج ہیں لیکن یے نہیں سوچتے ہیں کہ عورت جو پورے گھر کو سنبھال تی نے رکھ تی ہے بال بچہ گھر عورت کو اتنا کہتا ہے کہ عورت اتنا کام کرتی ہے مرد لوگ تھوڑا سا کما چلے گئے بہت کماتے ہیں بہت خرچے رہتے ہیں ہے کی نہیں
تا ہے عورت کا کوئی آدمی اتنا عورت کتنا کام کرتی ہے کھانا انس جھاڑو بہاڑو بچہ
وہ بھی اگر وہ ایسا کام کہیں اور جا کے وہ کرے تو اس کو پیمنٹ ملے گا پورا اچھا پیسہ لیکن وہی چیز گھر میں کرتی ہے دوسرا کوئی بھی مطلب موجود ہی نہیں ہے کیا بولتے ہیں ویلو کچھ بھی نہیں ہے
صحیح بات ہے کوئی وزن نہیں ہے کیا کرو گے ہمارے معاشرے میں ہم
دے دے کم ہی رہتا ہے انسان کا
رہی بات ہے کیا کرو گی ہمارے معاشرے میں یہی چلتا ہے عورت مرد میں ایک اقتلافت چلتا ہی رہتا ہے
ہم لوگ کے معاشرے میں یہی رہتا ہے کہ عورت کو بہت چیز سہنا پڑتا ہے
ہاں ہم اس لیے فون کر رہے تھے نا بہن کہ ہم کو جانا ہے کہ اس کو پٹنہ چلو گی میرے ساتھ پٹنہ
اچھا انشاء اللہ چلیں گے ہم کو بیس کو آنا پڑے گا نہیں آپ کے یہاں کلیس ہم لوگ دونوں جائیں گے
ہاں تو تم بھی اس کو شام میں یا صبح کسی بھی ٹائم آ جانا میرے یہاں کسی بھی وقت اجاؤ گی پھر ہم لوگ اکیس کو یہاں سے نکلیں گے پھر ٹرین ہے ساڑھے دس بجے رات میں
اچھا
تو ٹرین سے پھر ہم لوگ چلیں گئے اگلے صبح وہاں پہنچیں گے بدھ کو وہاں بدھ کو ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے ہمم سننے میں آیا ہاں ہاں سننے میں آیا ہے کہ بہت اچھا مطلب کافی مطلب نولیج والا جانکار ڈاکٹر ہے تو سے انہوں نے ہم کو بتایا ہے میری ایک دوست ہے اسی کے دلہا نے ہم کو بتایا ہے کی آئی یے وہ باہر رہتے ہیں نا تو ابھی وہ جانے والے ہیں لاسٹ جولائی میں ایسی بت کو جانا تھا بہن لیکن ابھی یے سب جو ادھر کام ہو گیا ووٹر آڈیس سب والا نا اس کے چلتے ہم نہیں گئے نہیں تو ہم چلے ہی جات تے اس کی ہی وجہ سے ہم روک گئے سمجھ گئے
اچھا اگر جانا رہتا تو پرسوں چلے ہی جاتے یا کل ہی ہے نا
ہاں کل ہی چلے جاتے نا آج منگل ہے نا کل جاتے لیکن پھر ہم اس کو آگے مت بڑھایا ہے کہ نہیں اب ہم ادھر کا کام ادھر چلے جائیں اور ادھر پھر ہم کو ضروری پڑ گیا تو ہم اور لوٹ نہیں آ سکتے ہیں ایک ہی دن میں ایک
گھر کا کام کو کام اچھے سے ختم ہو جائے تب نا انسان آگے والا
ہاں ایک ہی دن میں نہیں ن آ سکتے ہیں بہن یے بھی تو بات ہے کی ایک ہی دن میں انسان نہیں لوٹ سکتا ہے
اچھا
چھے جنم پھر وہاں جائیں گے تو بدھ کے دن ڈاکٹر ہے بیٹھتا ہے اور باقی دن وہ نالندہ میں کہیں اور بیٹھتا ہے کب تک ادھر بیٹھتا دسترا تو بود کو دیکھ لا لیں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک دن وہی رکیں گے وہاں خلیری بہن جو ہے ہم لوگ کی
اچھا ہاں
وہاں رہیں گے تھوڑا گھومے وومگے ہم لوگ
کل منگل کے دن میں جائیے گا
ہاں یہاں سے منگل کو نکلیں گے
اچھا
ہاں تو اس لیے ہم سوچا کہ تم کو پہلے ہی بتا دے رہے کہ بعد میں تم بہنا مت مارنا چلوی ساتھ میں اکیل جائے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے کس
ہاں صحیح بات اتنا دور اکیلے آج کل کے دور بہت برا
ہاں صحیح بات ہے آج کل کا دور دیکھتے ہوئے بھی ہاں ایک سے ایک کبھی کوئی کس کو نپٹا دے رہا کبھی کوئی کس کو نپٹا دے رہا بس یہی ہو ہی رہا ہے میرے بھارت میں
اپنا سیفٹی سے رہنا چاہیے کی مطلب کوئی ایسا انسان نہ کر سکے دھیان نہ دے غلط نگاح سے نہ دیک کے ہے کہ نہ
کرنا ہے اور ایکٹو رہنا ہے کہ ہاں کون ہم کو اگر کوئی میرا فالو کر رہا ہے
سوچ سمجھ کے قدم رکھنا ہے ایک اد قدم پھک پھک کے کیونکی ابھی کا دور بہت
تورنت ہے کہ ترنت ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے تو پولیس کو کال کرو سمپل بات ہے تم کو ایسا شک بھی لگ رہا ہے تو اس کو آدمی ہوتا ہے نا کہ ارے شک لگ رہا ہے تو مٹیا دیا مٹیانا نہیں ہے ابھی ترنت ایکشن لینا ہے
صحی صحیح بات صحیح بات تو وہاں پٹنہ میں پورا گھمیے گا اچھا اچھا جگہ ہے نا
ہاں انشاء اللہ پیر ٹھیک رہا تو اور ایسے بھی اب جا رہے ہیں تو ایک آدھ دن وہاں روک سکیں گے بہن کیا ہے اتنا دن کے بعد جا رہے ہیں تو بیچاری ایسے آنے بھی نہ دے گی سیم دن رک ہی جائیں گے پھر رک کے پھر ہم لوگ آئیں گے گھوم گھام
اچھا ٹھیک ہے ان شاء اللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آئیں گے آپ کے پاس اور جائیں گے آپ کے ساتھ
کوشش نہیں کرنا ہے بہن چلنا ہے سمجھ گئے کوشش میں تو گھر گھر میں امی کو بولنا ہے کہ آپی بول رہی ہیں چلنے کے لیے پٹن ساتھ میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو چلے گئی اور بول رہا
اور سب تو ٹھیک ہے بہن
کپڑا وپڑا سل رہی ہے آج کل تم بہت تم ٹیلر بنی ہوئی ہے آج کل
ہاں ٹیلر تو بنے ہوئے ہیں کپڑا آ ہی جاتا ہے کہیں کہیں سلے لیتے ہیں سو چار پیسہ آ جائے گا تو زندگی میں بہت پیسہ کی ضرورت ہے کی نہیں
ہاں تو مطلب گاؤں والے دیتے ہیں کپڑا
ہاں دے دیتے ہیں ارے گاؤں میں ہم لوگ کے یہاں بہت تیلار نہیں رہتی تو بہت کپڑا گرتا ہم لوگ کے پاس ساری ہی میں چار پانچ تو لڑکی سیتی ہیں اور ہم لوگ سے تھوڑا سا دور دور پے خالی تیلا رہ ہی ہے ہی ہے ہر جگہ پے تو اتنا پھر بھی بہت پتہ ہم لوگ کے گاؤں میں بہت کم دام ہے کپڑا کا سمپل سوٹ سیئیگے تو ڈیڑھ سو اور استر والا کا اڑھائی سو جس کے میں باہر جہاں دیکھے گا تو سڑے تین سو لیتا ہے استر والا
تین سو ہم لوگ کے یہاں استر کا سوٹ سات سو اور نارمل سوٹ پانچ ساڑھے پانچ سو تم کو ہاں بہت لے تو ہر ٹیلر ہی ایکٹا ہی نہیں جتنا بھی بازار میں جؤ گی نا سلوانے سب بہت
صحیح بات اور شہر اور بھی مانگا جا کو سی میں رہتی ہیں ہم لوگ تھوڑا گاؤں میں گاؤں میں اتنا کم ہے
یہاں لیڈیز بھی سیے گی نا ہم لوگ کے گاؤں میں تو تم کو نارمل سوٹ کا لے گںی اڑھائی سو استر والے کا لے گںی پانچ سو
تو سمجھ جائیے نا کہ شہر کا بھیلو ہوگا اس کی وجہ سے
ہاں ہاں مطلب کیا کرو گے آپ نا اپنا ڈیمانڈ ہے نا اب تم لوگ کی طرح ہے تو تم لوگ کے یہاں سیل دے رہی ہے کام میں کیا کہ بہت سارے یہاں نہ ہے کا یہاں بہت ٹیلر ہے لیکن کوئی کم میں نہ سلے گا سمجھ رہی ہونا نیہہ
اسی لیے اپنا ہنر رکھو ہر چیز سیکھو اور پڑھو لکھو پڑھائی لکھائی کے ساتھ ہر کام دھندا کھانا بنانا ایک سےایک
ہاں صحیح بات ہے بہن اور
کھانا پینا
کھانا تو ابھی میرے یہاں تو خالہ امی آںی ہوئی ہیں
اچھا ہے
بہت دنوں کے بعد تو اب ان کے لے دیکھو چکن وکن منگوائیں گے تو ابھی تو ابھی چاول دال چڑھایا ہے ابھی تو کھانا نہیں بنایا ہے بنائیں گے تھوڑی دیر میں ابھی تو آئی ہے تو انہیں سے بات چیت ہو رہی تھی
کھانہ میں رہیں گے کیا آج آپ کی
وہی وہ آتی ہے نا جیسے کہ ان کو کچھ کام رہتا ہے بازار ہے نا یہاں میرے یہاں جیسے گاؤں سے سب آتی ہیں یہاں مارکیٹ ہے روز لگتا ہے وہاں تو ہفتے میں ایک دن لگا تو لگا
پھر بھی وہ ایسا مارکیٹ تھوڑی نالگے گا جیسا آپ شہر میں ہے وہ یہاں تو ہر ایک چیز ہے کپڑا سے لے کے سرکارم دوا ہے نہ اگر بڑھ بازار بھی لگا تو بس صاف سبزی ملے گا یا پھل کچھ مل گیا اس کے علاوہ کچھ بھی
کچھ بھی خریدنے آئی ہیں رہیں گی شام تک چلی جائیں گی رکتی نہ ہیں بڑی بول تبھی نہ رکتے ہیں اور نزدیک ہے نہ چلی جاتی ہیں ٹیمپو سے دس کلو میٹر تو ہے ہی ہے یہاں سے سمجھ گئی دوست اور بولو بہن اور آپی اوپی کا کیا حال چال ہے تمہاری تمہارے نو تمہارے نوشد بھائی سے بات چیت ہوتی ہے تمہاری
نوشد بھائی سے
ہاں
ہاں ہوتی ہےفیرنو سے بھائی کا بات کر رہی ہیں ہاں ہاں ہم ہی کرتے ہیں تو بہت زیادہ فارغ مصروف رہتے ہیں تو بولتے ہیں کیا جی نوشد بھائی بہت آج کل آپ مصروف رہتے ہیں تو لیکن کیا کہیں
ہاں جی ہاں یار کام میں آدمی کو بہت بیوی نہ دیکھتی ہو پڑھنا ہے پڑھنا ہی ہے لکھا ہے آد میں
کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ٹائم کیسے گزر جا رہا اور وہ لوگ تو باہر ای ہے دوسرے کے ہے ہمدرد تو کا بیچارے کرے
ہاں بہن صحیح بات ہے جی اللہ سے سب کو کامیابی دے اچھے سے رکھے رہے ہوں صحیح بات ہے اچھے سے سب کو خیریت سے رکھے ہاں سب کو اپنے اپنے جگہ خیریت سے رکھے بس یہی بہت کافی ہے ملاقات بات تو ہوتی رہے گی ہے کہ نہیں بہن اور تم لوگ کے یہاں کھانا پینا بن گیا
وہاں بن گیا
تمہاری دوست چلی گئی سسرال جو نیہا تھی
ہاں نیہا تو چلی گئی اور ہمارے دوست آفرین بھی چلی گئی ساتھ میں اس کے ساتھ
او وہ بھی چلے گا گھومنے پڑھنے کے لیے تو اس کو دل نہیں کرتا ہے گھومنے لکت
نہیں پڑھنے پہ ان لوگوں کو فوکس ہی نہیں رہتا ہے خالی گھومنے کے لیے کہو کسے تو کر کے انٹر فائنل کر لی وہ بھی بنا اس کا ایڈمیشن کرا چھوڑدین اور ٹائم آیا تو ایگزام جا کے دے دی اسی میں ریزلٹ آ گیا چوری کی وجہ سے پاس ہو گئی ختم کہانی پڑھائی
بس ہو گیا نہیں تعلیم حاصل کرتے رہنا چاہیے بہت
ہم کو دیکھو ہم کو بہت زیادہ س شوق رہتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پڑہیں اور آگے کچھ کریں زندگی میں
صحیح بات ہے تعلیم سے ہی زندگی میں روشنی ہے کیا بولیے گا اور بتاؤ بہن دادا ٹھیک ہیں دادا کا سنا طبیعت خراب تھا ایک دن بہت زیادہ رو رہے تھے
آنکھ میں بہت کم سوج رہا ہے تو ان کے آنکھ میں بہت درد ٹائپ کا تھا تو کل گئے تھے ڈاکٹر نہیں ہوا ابھی تک آپریشن
بس سوچ لے اتنا مطلب اب کے جوان لوگ کا آپریشن ہو جا رہا ہے وہ تو بہت ٹھٹ گئے یار
ؤں ہوں صحیح بات اب ان کو جانے کا وں ٹائم آ گیا پھر بھی ابھی تک ان کو کچھ آنکھ میں نہیں ہوا بس ہلکا درد تھا
او تو دوا لینے گئے تھے نہیں نا ایک دن سنا کہ بہت رو رہے تھے طبیعت خراب تھا ان کا
ہاں ہاں اس دن تو سوئے سوئے بییک ان کا دماغ پلٹ گیا الٹا پلٹا بک رے ہیں یہ
تو بہت ہوتا ہے دوست
صحیح بات بوڑھاپے میں بڑھاپا اور بچہ ایک ہو جاتا ہے انسان بڑھاپا میں بھی سیم ب چہ جیسا رہتا ویسا ہو جاتا ہے بچہ لوگ کو دماغ رہتا ہے پرییا تو سوتے ہیں ویسے جب بوڑھا لوگ کمزور ہو جاتا ہے کھٹیا پہ آ جاتا ہے تو سب بچہ جیسا وہ لوگ زندگی میں انسان ہے دو بار بچہ بنیے جہا
بالکل بالکل صحیح بول رہی ہو
اور بوڑھاپا میں بھی بچہ ہی کی طرح ہو جاتا ہے انسان پاگل ہو جائے گا کمزور کھٹیا پہ پہکا رہے گا دماغ نہیں رہے
صحیح صحیح بات ہے دوست اچھا یہ سب وہ اللہ اچھے سے رکھے بچاری دادی تو گزر ہی گئی اتنی اچھی تھیں یاد آتا ہے تو بڑا افسوس آتا ہے جی بہت اچھی ہاں
ہاں اور بتائیے
اور سب تو اللہ کا شگر ہے سب خیریت سے ہے کھانا پینا بن گیا تم لوگ کے یہاں
ہاں کھانا بن گیا دال چاول اور آلو گوشت بنا ہے
او ہو تمہیں لوگ کا اچھا ہے یار تم لوگ ٹائم سے بنا لیتے ہم لوگ یہاں تو کوئی کھائے گا ہی نہیں اتنا جلدی ایک بجے ڈیڑھ بجے دو بجے تو اتنا جلدی بنا کے بھی کا فائدہ
کوئی بات جب کو پتہ نہیں ہے تو پھر
صحیح بات ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے دوست اور سب ٹھیک نہیں
ہاں سب ٹھیک ہے پھر بات ہوگی اللہ حافظ
ہاں ٹھیک ہے پھر ان شاء اللہ ب امی سے پوچھو گی ٹھیک نہ
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے تو اوکے اللہ حافظ